السلام ورحمۃ اللہ برکاتہ جی کیا حال ہے وعلیکم السلام جی آپ ٹھیک اچھے سے ہیں جی گھر پہ سب ٹھیک ہیں جی سب اچھے سے ہیں
جی اچھی بات ہے اچھی بات ہے ہاں اور بتائیے کہ کیا حال چال ہے گھر سب ٹھیک ہے جی آس پڑوس سب ٹھیک ہے اچھے سے
ہاں بالکل صحیح سب ٹھیک ہے سب چلتے ٹھیک جی جی
جی اور بتایئے آپ
بس آپ
ہاں تو ہاں تو کیا ارادہ تھا آپ کا مطلب ہل ٹاپ کے بھی جو آپ نے وہ اپلیکیشن دی تھی نا استادوں نے ہ ہوں تو اس لحاظ سے کیا اسکول والوں نے کیا
ان کو فون بھی نہیں کیا ابھی کیا مسئلہ کیا آپ لوگوں نے
اچھا ٹھیک
تو ابھی ان کے ساتھ بات بھی نہیں ہوئی پوری طرح سے
ٹھیک تو اس لحاظ سے ابھی پتا بھی نہیں ہوگا آپ کو کو کہ انہوں نے مطلب کیا ابھی یہ اس لحاظ سے کچھ کیا ابھی کہ نہیں کیا ہوں ہوں
ہاں ہاں تو میں سونچ رہی تھی کل میں کروں گی کے ساتھ بات پوچھوں گی کیا کچھ مجھے نہیں لگتا انہوں نے ابھی کچھ کیا ہوگا ان کی ابھی چھٹی چل رہی ہے ہ تو جب مجھے لگتا ہے جب وہ واپس اسکول آئیں گے تب وہ ایسا کچھ کریں گے کیونکہ اب سارے الگ الگ ہیں نا ہا
تب تو ایک ساتھ ہوگے پھر ایک ساتھ میں جب ملیں گے تو
ہاں ہاں ہاں ہے نا وہ لکھیں گے بول دیں گے پھر ہاں برکع کو نظر رکھو وہ کہاں پر ہے
ہاں
جی ہاں
ٹھیک وہ بھی خطرناک خطرناک اس کو مطلب ایسی عام انسانوں کو تو نہیں سنبھالنا ہے نا ہ ان کو بہت ہی خطرناک انسانوں کو سنبھالنا ہے ہا ہا جی جی جی صحیح ہاں وہ تو ہے ہی ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک درگھٹنا گھٹی جی جی صحیح ہا ہاں وہ تو ہے ہی اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہی عام انسانوں کو تو نہیں سنبھالنا ہے نا ان کو بہت ہی خطرناک آدمیوں کو سنبالنا ہے اس کے لیے مطلب بہت ہی خطرناک اور جی جی بہت ہی ہاں مطلب ان کے لیے بہت ہی زیادہ وہ جو ہے خطرناک والے دماغ چاہیے ہوں گے ان کو سنبھالنے کے لیے پکڑنے کے لیے ہاں ہم برابر چھوڑ نہ کر نظر ہٹی نہا تو یہ درگھٹنا کو بھی کچھ بھی کر دیں گے وہ ماننے والے ماننے والے نہیں ہے یہ چھوڑنے والے انسان ہی نہیں ہے تو کیا بولیں گے اس کے سے ہوں
جی یہاں سے پتا ہے کیا بات ہے ہسی والی بات بھی ہو رہی ہے بس اپ یہ کو بتا نہیں سکتی ہوں محمدس میرے بیچ میں ایک بات ہو رہی ہے
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک چلیے وہ بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اس میں بھی سنیں گے سنیں گے ہم بھی کسی وقت وہ
آپ بارکہ کو ایک نظر مار کے آ جائیے باراکا صحیح سے ہے کیا کر رہی ہے تو مسلہ تو پتا ہی جی جی جی
جی جی وہ تو کرنا ہی پڑے گا اس لحاظ سے
نظر رکھنی پڑتی ہے
ہاں نظر تو رکھنی پڑتی ہے نظر تو بہت زیادہ ضروری ہے
دوسرا بندہ تو پورا اوپر چڑھ گیا سیڑھی پہ آگر گر جائے گا وہاں سے تو مس ہو جائے گا نیچے سیمٹ آرام سے واپ واپس چلو آرام سے چلو واپس شاہ بس یہ بات نہیں
ہی ہے جی وہ بات تو ہے ہی ہاں وہ بات تو ہے ہی بہت زیادہ نظر کے اندر رکھنا پڑتا ہے ان کو تاکہ جو ہے یہ بھی جی جی جی وہ بات تو ہے ہم ہم صحی بات ہے وہ بھی ہوں ہوں ہاں وہ تو چلتا ہی رہتا ہے وہ چیزیں تو چلتی ہی رہتی اور بتائیے آپ گرمی کی وجہ سے ان کا بھی جو ہے تاپمان وہ بڑھ چکا ہے بچوں کا بھی ہوں ہاں بڑھا دیا ہے ہاں تو وہ تو پتا ہی ہے
ہم اندر بیٹھو وہاں پر بھی چین سے باہر نکلو وہاں کوئی بھی چانس نہیں بیٹھنے کی تو بیٹھنے کا چانس
ہاں ان کو آپ کو نمبو پانی پہلانا تھا ٹھنڈے ہو جاتے ہاں ہاں نہیں
کیا کر بالکل صحیح کہا تھا اپ نے
ان کو لیمبو
ہم کل بازار جائیں گے وہاں سے نیمبو لائیں گے پھر ان کو بولیں گے نیمبو پانی بناؤ پھر دن بھر ان کو پلاتے رہو وہ ہوں صحیح ہے
ہاں وہ تو ہے
ہ ہ ہے نا صحیح کیا کرے ایک میں ہوں جو ان کو سنبھالتی ہے
ہاں مرنا کیا اور کیا ہی کر سکتے ہیں وہ تو مطلب سنبھالنا ہی پڑے گا نا
ہوں آپ کو پتا نہ اس کو وہ ہے رولر اسکیٹس
اچھا وہ لائے نا رولر اسکٹ
وہ میں نے اس کو نرسری میں لایا تھا جب اس کا جنم دن تھا میں نے اس کو تب گفٹ دیا تھا تو مگر اس کو کو بھی بیلنس نہیں ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کیسے کیا ٹپس کچھ پتا ہے اس کے بارے میں
مطلب میرا بھی شوق تھا بچپن میں چلانے کا ابھی بھی ہے تو مگر میں نے اس کے بارے میں اتنا سوچا نہیں چلانے واللانے کے بارے میں چلائیں گے اس پہ متلب مطلب بہت خطرہ ہوتا مگر گرنے کا اس
ہاں یہ اندر چلاتا ہے وہاں پہ بیلنس کرتا ہے اور یہاں باغ میں بھی مگر سیمٹ پہ اگر چلتا ہے اس کو بیلنس نہیں متا ہے اچھے سے
ہاں وہ تو ہے ہی اس اسپہ مطلب بہت ہی زیادہ خطرناک ہے نا وہ جی جی جی اس کو سیکھنا تو ضروری ہے بہت
تبھی اس کو ہو گیا ہے یا بعد کو لگے گا یہ میں نے تب لایا تھا جب یہ نرسری میں تھا آپ کے آج دووم کلاس دوم جماعت میں ہیں تو ہے نا تب سے چھوٹا ہو گیا نا یا مت اس کو سیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو
نہیں اس لحاظ سے تو مطلب جوتے کا مطلب جوتا اگر اس کو آ جاتا ہے اس کا
ہاں ہاں نہیں اس کو وہ والا مت اس کو وہ والا نہیں ہے ان لائن والا نہیں ہے سنگل لائن والا اس کو چار ٹائم والا
اچھا چار والا ہے اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک جو کھلا ہوتا ہے
جی ہاں جی ہاں
اچھا ٹھیک ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا اتنا ٹھیک ٹھیک وہ تو مگر اس سے آسانی ہی ہوتا ہے چلانا اس ایک لائن والے سے
آ
ہوں ہ ہاں ہاں ہاں کیونکہ اس پہ اتنا زیادہ اس کو مطلب بیلنس نہیں کرنا پڑتا جتنا اس کو دو والے کوکن جس کو دو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا لگا کے
وہ نہیں اس کو چار ہو چھوٹے چھوٹے
اچھا ٹھیک ہاں مجھے آیا سمجھار ہوتے
چار ہوتے چھوٹے چھوٹے وہاں ہے نا رہنا والی میں وہ رڈ پورا اسٹیٹ وہاں بھی سکھاتے ہیں اسکیٹس کتنے بچے کرتے رہتے ہیں
مگر دور نہیں میں نے تو وہ نہیں دیکھا وہاں کا میں وہاں بہت ب کھیلنے گیا تھا ہوں ہوں
وہاں پر انہوں نے وہ چڑھایا نا مگر مجھے مت مجھے یہ نا چڑھا تھا ویڈیو پیج انہوں نے تو وہ اس پر ہوتا ہے دکھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے عباد کے جتنے بچے کیسے سیکھتے ہیں وہاں پر اسکیٹس ہاں
اچھی بات ہو بہت اچھا چیز
جی ہمیں بھی ہے ہل ٹاپ میں ہمیں ایک یہ ہے جو ان کوٹی چر تھا نا جو ان کو یہ سکھاتے تھے کیا بولتے مارشل آرٹس تائکان وہ وہ سکھاتا ہے گیٹس وہاں پر تو اس کو میں نے بولا تھا اس کے بارے میں انہوں نے بولا یہ بہت کمزور ہے ابھی اس کو کھلاؤ پلاؤ اچھے سے جب یہ اچھے سے مطلب ٹھیک ہونا چاہیے انسان اس میں ہے نا تاکہ بیلنس ہو جائے پس تو اس نے بولا تھا اس نے بولا تھا اس کو کھلا بولا اچھے سے یہ جب اور ایج میں بھی بڑا ہو جائے گا پھر میں اس کو سکھاؤں گا مگر وہ سکھاتا ہے جیسے فرائیڈے کو وہ سکھاتا ہے اسکول کے بعد وہ بولتا ہے سکو ہاں گاندربل کے ہی بچے ان کو آرام سے پیرنٹس چھوڑ تے اسکول ہے نا اور وہ خھ کنافی ہے کہیں پہ شاید وہاں پر بھی وہ اس کو سکھاتا ہے بچوں کو اب ہے نا مجھے اس کا مسئلہ ہے اس کو لے جائے گا کو لائے گا کون
ہاں لانے کا مسئلہ ہے وہ تو ہے لے جانے سے تو وہیں پر ہوتا ہے نا اسکول میں ہی وہ اس وقت
نہیں نہیں فرائیڈے کو ہوتا ہے نا ہاف ڈے
اچھا فرائیڈے کو ہاف ڈے ہوتا ہے جی جی
وہ پھر کرتا اسکول کا گراؤنڈ یوز تب تک یہ کرے گا کیا ابرہ کے وہاں پر اکیلے اور وہ اب اسکول میں نہیں ہے وہ نکلا وہاں سے وہ دوسری جگہ گیا مگر کلب ہے اپنا وہاں پر سکھاتا ہے
ٹھیک ٹھیک اور اسکول کتنا دور ہے آپ آپ کے یہاں سے ہوں اسکول بہت دور ہے نا آپ کے یہاں سے
ہے نا ہمارے یہاں سے بہت دور اسکول یہاں پہ وہ رہتا ہے ہمارے جہاں سے مانس بولے نا
ہاں ہاں
ور میں وہیں سے رہتا ہے وہ تو اس کے گھر سے میں بھی اس کے گھر سے مطلب کلب ہوتا تو میں اس کو بھیجتی اسکیٹ مجھے بہت شوق ہے حماس اسکیٹنگ سیکھیں
ہاں وہ تو مگر ہے ہی اگر نزدیک میں ہوتا تو بھیج دیتے اس کو ہاں پر یہ دور ہے
اور کیا میں کچھ بھی کرتی اس کے لیے میم اس کو بھیج دی عباد کو بھی اگر عباد کو سکھائیں گے نا اس سیک
عباد آرام سے عباد تو عباد کا مسئلہ ہی نہیں ہے عباد کو اب کچھ بھی سیکھا تو وہ سیکھ جائے گا وہ تو دو تین دن میں ہی سیکھ جائے گا
ہاں
کا مسئلہ نہیں وہ تو ایسے ہی وہ تو اچھے سے ماشاء اللہ سیکھ جائے گا وہ ماشاء اللہ ہما سے تھوڑا ایکٹیو ہے نا ہاں ماشاء اللہ حماس سے وہ ایکٹیو بھی ہے وہ اسی لیے کہہ رہا ہوں میں وہ بہت چیزیں سیکھ جائے گا جی جی ان شاء اللہ وہ مطلب اچھے سے سیکھ جائے گا اپ اس کو تھوڑا عمر میں ہے ہان اور ہمماس کے لیے مطلب میں نے بولا تھا نا آپ کو پچھلی بار
سیکھ گیا
ہما اس کا جو ہے آپ کو اگر ا اس کو مطلب تھوڑا یہ ہے نا اس کو شییک شام سے آپ کو دیا کرے آپ جو ہے نا وہ بولا تھا ہاں وہ بولا تھا نا میں نے وہ ایک تو ایک بنانا اس میں آدھا چمچ آدھا یا آدھ سے آدھا چمچ پینٹ بٹر کا ہے نا اور اس میں ڈالنی ہے آپ کو کھجورے دو اور بادم کی گوریاں دو بس یا ہاں کھجورے دو یا کبھی بادم دو یا کھجورے تو آپ ایسیے بھی ڈر جو جو بھی آپ کے پاس ہوگا نا ہاں شام کو سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ اس سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ کھاناھ کھانا کتنے بجے کھاتے ہو ہاں ہاں نو بجے سوتے تو کم سے کم بارہ بجے ہوں گے نا ہاں تو گیارہ بجے آپ ان کو وہ دے دیجیے گا اس میں وہی دودھ کا آدھا کپ دودھ کے آدھے کپ میں وہی ایک بنانا اور تھوڑا پیینٹ بٹر اور کچھ جو بھی ڈرائی فروٹس گھر پہ ہوں گے ایک دو ہے نا ہاں وہی شیخ آپ ان کو تھوڑا تھوڑا پہلے شروعات میں آدھا آدھا گلاس پھر ایک ایک گلاس ایک دو ہفتے بعد ایک جب تک عادت ہو جائے گی ان کو آپ دیکھیے گا مطلب کچھ وقت ایک مہینے میں ان شاء اللہ یہ ان کی جو صحت ہے وہ اچ
انشاء اللہ انشاء اللہ ٹھیک ہے
ہاں پر شروعات میں تھوڑا کم کم مقدار دینا آدھی آدھی ہی بنانا دینا آدھا ہی دودھ دینا
وقت
کو تھوڑا ہاضما وہ بن جائے گا اس کے لیے
جی جی بالکل صحیح ہمارا وقت اختتام پذیر ہو گیا جی دوسرا پرچہ لگایا
اوکے بیٹھے میں کرتا ہوں بند